ہیلو ہاں جی وعلیکم السلام جی کیسی ہو باجی
سب خیریت سے ہیں آپ سناؤ آپ کیسی ہو
جی میں بھی بالکل خہریت سے ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں اور روٹی لائی
جی بالکل آپ نے
جی نہیں ابھی نہیں آئے نا میرا من نہیں ہے تو تھوڑی دیر بعد ہی ہوگا تو میرا کھانا پینا
جی ہاں ویسے آپ کو پتہ ہے میں آج صبح چھت پہ بیٹھی تھی تو بہت سارے پچیوں کو اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی
جی ہاں واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے پچیوں کو دیکھنا نا مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے وہ نا پرکرتی کی خوبصورتی کو اور بڑھاوا دی تی ہے
بالکل پشو پچھی ہمارے پریاورن کا مہتوپورن حصہ ہیں
جی جی ان شاء اللہ بالکل صحیح کہا آپ نے ان کے بنا نہا پرکرتی کا سنتلن بگڑ سکتا ہے بنا پچیوں کے بنا تو
جی ہاں ویسے آپ کا پسندیدہ جانور کون سا ہے
جی انشاء اللہ میرا جو پسندیدہ جانور ہے میرا پسندیدہ جانور گھوڑا ہے گھوڑا مجھے بہت پسند ہے بہت تیز اور سندر وفادار جانور مانا جاتا ہے
جی مجھے تو گائے بہت پسند ہے کیونکہ وہ سانت سباؤ کی ہوتی تی ہے اور ہمیں دودھ دیتی ہے
جی ہاں صحیح کہا آپ نے گائے نا کسانوں کے لیے تو بہت اپیوگی مانی جاتی ہے
ہاں ویسے آپ کا پسندیدہ پچھی کون سا ہے
جی باجی نا آپ نے بالکل میرے دل کی بات چھولی میرا پسندیدہ پچھی مور ہے مجھے نا مور بہت ہی زیادہ پسند ہے
جی مجھے بھی ماشاء اللہ مور بہت خوبصورت لگتا ہے جب وہ اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتا ہے مجھے بہت سندر لگتا ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس لیے نا اسے بھارت کا راشٹر پچھی بھی تو کہا جاتا ہے مور کو
جی ہاں ہمارے پاس ویسے کئی طرح کے پچھی دیکھنے کو ملتے ہیں
جی ہاں ہمارے یہاں بھی نا کبوتر گوریا طوطا مینا اور کوا عام طور پر نا بہت سارے پنچھی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں ہمارے یہاں پر
جی ہاں پہلے ہمارے گھر کے پاس بہت گوریاں دکھائی دیتی تھیں
جی بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن نا اب ان کی سنکھیا پہلے سے کم ہو گئی ہے گوریا کی
شاید پریاورن میں بدلاؤ اور پیڑوں کی کمی اس کا کارن ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے پچیوں کے رہنے کے لیے نا پیڑ اور سرکچت استان بھی تو چاہیے ہوتے ہیں
جی ہاں پشو پکشی انسانوں کے کئی کام بھی آتے ہیں
جی ہاں انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا نا کچھ جانور بھی ہوتے ہیں جو کھیتی اور پروارم پرون میں مدد کرتے ہیں
جی ہاں ان میں ایک جانور کتا بھی ہے جو انسان کا بہت وقت فادر ساتھی مانا جاتا ہے
جی جی بالکل صحیح صحیح فرما رہی ہو جی اب مجھے بھی نا میں میری امی جان بتاتی تھی کہ کتا وفادار مانا جاتا ہے کئی لوگ نا سرچھا اور ساتھی کے روپ میں کتے کو بھی پالتے ہیں
جی ہاں ویسے میں پوچھ نا چاہتی ہوں کی آپ کے گھر میں کوئی پالتو جانور ہے
جی ہاں میرے گھر میں ایک بکری ہے جو ہمارے گھر کی پالتو جانور ہے
جی یے تو بہت اچھی بات ہے اس کی دیکھ بھال کون کرتا ہے
جی انشاء اللہ اس کی دیکھ بھال نا پورا پریوار کرتا ہے اس کی دیکھ بھال پورے پریوار ایک ساتھ میں مل کر کرتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کافی اچھی ہو جاتی ہے
ارے واہ یے تو بہت کمال کی بات ہے ویسے میں نے بھی کچھ لوگوں کو طوتے اور خرگوش پالتے ہوئے دیکھا ہے
جی جی بالکل آ لیکن پالتو جانوروں کی اچھی دیکھ بھال کرنا بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے
ہاں بالکل کیونکی انہیں سمے پر بھوجن اور پانی ملنا چاہیے
جی شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور نا بوجن اور پانی کے ساتھ ساتھ میں نا ان کے ساتھ میں نا دیالو ویوہار بھی کرنا چاہیے
ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ برا ویوہار کر تے ہیں جو کی بہت غلط ہوتا ہے
جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے میں بھی یہی سوچ سوچ رہی تھی کہ جانور بھی نا درد اور بھاونائیں محسوس کرتے ہیں
ہاں ویسے آپ کبھی چڑیا گھر گئی ہو
جی ہاں انشاء اللہ میں نا ایک بار چڑیا گھر گئی تھی
وہاں کون کون سے جانور دیکھے تھے آپ نے
جی میں نے نا وہاں پے شیر باغ ہاتھی جراف جیبرا اور جو کئی پچھی تھے وہ میں نے وہاں پر دیکھے تھے
واہ شیر کو دیکھ کر کیسا لگا آپ کو
جی انشاء اللہ مجھے تو نا شیر کو دیکھ کر بہت رومانچک لگا شیر سچ سچ مچ میں نا بہت ہی زیادہ شکتیشالی جانور ہوتا ہے
جی شیر کے ساتھ ساتھ ہاتھی بھی بہت وشال ہوتا ہے
جی ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے لیکن نا وہاں کافی بت بودیمان بھی تو مانا جاتا ہے ہاتھی
ہاں جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کی سرکچھا بھی ضروری ہے
جی بالکل جنگل کٹنے سے نا ان کے رہنے کے استان کم ہوتے جا رہے ہیں
شاید اسی لیے ونیہ جیو سنرکچن بہت مہتوپورن ہے
جی انشاء اللہ باجی آپ نے بالکل صحیح فرمایا صحیح کہا آپ نے اگر ہم جانوروں اور پچیوں کی رکشا نہیں کریں گے تو کئی پرجاتیاں سماپت ہو سکتی ہیں
ہاں اسکول میں بھی ہمیں پریاور اور ونیہ جیووں کے سرکش کے بارے میں بتایا جاتا ہے
جی جی بالکل تو بہت یے تو بہت اچھی بات ہے کی آپ کو اسکول میں پریاورن کے سنتلن کے بارے میں بتایا جاتا ہے
ہاں ہمیں اپنے آس پاس پکچیوں کے لیے پانی بھی رکھنا چاہیے
خاص کر نا گرمیوں میں جب ہیلو
ہاں بولیے بولیے
خاص کر نا گرمیوں میں جب انیں پانی ڈھونڈنے میں کٹھنائیاں ہوتی ہیں پچ جانوروں کو اور پک پکچھیوں کو
ہاں ویسے میں ہر گرمی میں چھت پر پانی کا ایک برتن رکھتی ہوں
جی ان شاء اللہ یہ تو نا آپ بہت اچھا کام کرتی ہو ہاں یہ تو بہت ہی زیادہ پنے کا کام کرتی ہو آپ
ہاں کیونکہ دیکھو آپ کو پت ہے پشو پکچھی ہوتے ہیں وہ نہ پرکرتی تی کا پرکرتی کی ایک طریقے سے سندرتا اور سنتولن بنائے رکھنے میں بہت مدد کرتی ہیں
جی بالکل بالکل ہمیں نا ان کا سمان اور سرچن بھی کرنا چاہیے
جی ہاں جس سے ہمیں اور ہم پہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے دیکھو پشو پچھی ہوتے ہیں ان کا یہ تو رہتا ہے کہ وہ خود سے کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے اللہ دوارا ان انسان کو بنایا گیا ہے کہ وہ ان کی سرکچا کرے ان کو ان کا جیون بہتر بان بنائے جتنا ہو سکے ان کا سمان کریں
جی جی ہاں بالکل انشا اللہ صحیح فرمایا اور لے کے نا میں نے آج کل دیکھنا تھا کہ آج کل نا پکچھی بالکل بھی دکھائی نہیں دیتے ہے یہ سبھی کمی نا ہم لوگ ہی تو کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ سے پیڑ پودے کاٹ رہے ہے اور بنا پیڑ پودوں کے پچہیںو پچھی اپنا گھر کا کیسے بنائیں گے
جی ہاں سب سے بڑا کارن تو اس کا آلود کی ہے تو جتنا ےہو سکے ہمیں آلودگی پ روک لگوانی ہے جس سے پکچہ اور جانوروں کو ایک نئی زندگی ام کے روپ میں ہم بڑھاوا دے سکے
جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا اور نہ ہمیں جتنا ہو سکے اتنا نا سبھی لوگوں کو جاگروک بھی کرنا چاہیے کہ جگہ جگہ فیک ٹریاں وغیرہ ہیں ان پر روک لگائے اور اور نا پیڑ پودے لگا گئے وہاں پر ان پر روک لگا کر تو نا ہمارا پریاورن بھی صحیی رہے گا ہماری جو آگے آگے آنے والی پیڑیاں ہے نا وہ بھی صحیی سوچھ صحیح سوچھ طریقے سے رہیں گی اگر پیڑ پودے نہیں رہیں گے تو پھر آگے آگے والی پیڑیاں ہیں وہ اپنا جیون کیسے جی گی
جی آپ ایک دم صحیح فرما رہی ہو تو ج ہم میں اپنے پریاورن کا سنتولن بنانا ہے سنتولن بنائے رکھنا ہے اور وہی جو پچیوں دوارا جانوروں دوارا پیڑ پودوں دوارا پرکرتی کی رونق ہے وہ ہمیں واپس لانی ہے ایک طریقے سے ا ہمیں وہ چیز واپس لا کے دکھانی ہے کی نہیں ہم بھی ان کے قابل ہیں
جی جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا باجی آپ نے
جی باقی دعا کریں گے کی باقی سب ٹھیک ہی ہو آج کی بات چیت آج کی بات چیت سے کافی میں واقف ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پرکرتی پریاور اور جیو جنتو جیسی چیزوں کے بارے میں بہت سکھایا
جی بالکل مجھے بھی نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
جی ہاں بالکل بالکل آپ کا کافی شکریہ
جی ہاں بالکل جی خدا حافظ